کال لگا ہے کے نہیں ٹائم لگتا ہے نا کال لگنے کو ٹائم لگتا ہے تورنت نہیں لگتا آدھا ہاں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے تو لگ رہا ہے جلدی جلدی تو وہی کر دیتے نا ابھی کتتا ہے آپ کا بارواں ہے نا
ہاں ہاں میرا بھی ایک کال ہو گیا ویسٹ ہو گیا بولتی وہ
ہاں کیا
ہاں تو
کیسے ہوا میرے تو ترنت اٹھاتی ہے تھی میں تو
یہاں معلوم یہ سامنے سے لگا رہی تے بولتی ترنت کٹ ہو گئے بولتی
ارے ارے ہاں پھر آپ کا ہی پرابلم ہوگا
ہاں
میری وجہ سے نا میں اٹھاتی آپ کی دو آپ کی دو کالز ہی اٹھ اٹھائی میں نے میرا نہیں چاد تھا کبھی بھی
اچھا ترنت اٹھا رہے ہیں نا تو ہو رہا ہے
ہاں پھر ایسے ہی کر کے اب ترنت میں بھی اٹھاتی آپ بھی اٹھاؤ ابھی آپ کا کٹ ہوئے گا نا تو میں کرتی ترنت ہاں
ہاں ہاں ہاں
کیسے کر کے پانچ چھ بجے تلک آپ کے جیتے ہوئے اتے میرے جیتے ہوئے گے اتے
ہاں
آپ کی میرے تیس ہونے کے بعد ضرور اسٹاپ ہوا اسٹاپ ہوا دیکھو تیس ہونے کے بعد میرا اسٹاپ ہوا کھول نہی لگا تو پھر میں آپ کو وہ نہ آپ کے نمبر پہ فون کر کے پھر بولوں گی ادھر سے نہیں آ رہا کر کے
ہاں ہاں
پھر آپ کوئی اور لے لو میرا میرا ابھی کتا اکیسا چل رہا ہے لک رگا رہا
اچھا یکی چلرا
اکیس ہوا نا اکیس ہوا ابھی بائیس میں آپ کو کروں گی نا ابی
ہاں
بائیسوان کروں گی ابھی میرے پوائنٹس کتنے آئے تھے چھ سو تین ائے
ہاں تو ہوا ہے پورا
ہاں پورا ہو گیا چھ سو تین آئے
وہی نا
فٹافٹ وہ کر رہے تو کرنے کا بھی کیا کرنے کا
ہاں وہ ہی نا
ہاں
میرے کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ دل لگ رہا ہے کہ ادھر آنے کو دل کر رہے کر کے تو یہاں پہ کچھ ہوتا ہے نا میرے ساس سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا
ہاں نہ وہ گھر میں کوئی تو کوئی رہے گا نا تو جمتا ہی نہیں ہے
نہیں میں میری سانسی کا تھوڑے پیر سے تھوڑی یہ ہے نا ہاتھ پیر تھوڑا تیڑا ہے اس کا تو اس کو آدھا کام کرتے ہیں اور آدھا کام کرتی بھی نہیں اور میں رو جامتا ہی نہیں میرے کو جمتا ہی نہیں بولتی صرف
تو وہی نا پھر ہم لوگ کو اب گھر میں ہی سب دیکھنا پڑتے ہیں
کیا بھی میرے کو صبح سے اٹھ کے شام تک اس کا تاٹ میرے کو اٹھانا پڑتا ہے تو کچھ نہیں کرتی ہوں کچھ نہیں آپ کو ایسے لگے کہ مدڈی جادو وہ کام ہی نہیں کرتی کچھ کر کے
ہاں
اس کو چائے دینا پڑے گا ہاں پھر میرا پتی بولتے میرے پتی میرے پہ چلا تھا اور رے اور رے ادھر ہی رے اور رے ادھر ہی رے
ہاں ایسا بولتا رہتے
ہوں ویسا بولتا ہے پھر وہ
ہمم
میرا کھانے کا پرابلم ہو رہا ہے پھر میں باہر کھا رہا ہوں ایسا ویسا ابھی تین تین دن شادی میں گئی تھی نا میں میرے میرے پتاجی کے بھائی کی شادی تھی نا پھر ادھر گئی تین دن کے لے گئی میں گاؤں میں گئی تھی ادھر میں آئی تھی ممبئی میں گاؤں میں گئی تھی ادھر سے دو پھر دو گھنٹے راستے ہے ہمارا گاؤں کا ہاں ادھر ادھر سے میرا ہاتھی ادھر سے تور وہاں گئی تو اتتے فون آئے ان کے آ رہی کہ نہیں تو آ رہے کی نہیں تو آ رہے کی نہیں تین ہی دن گئے تھے
تین دن تلک میری ساس نے میرے پتی کو ڈبا نہیں دی تھی دیکھو
تو کرنا مگتا ہے نا تھوڑا ایک
ہاں پھر ان ادھر ادھر کینٹیین ہے نا
اچھا
کینٹین ہے پر ایک ایک ایک ایک کھانے کی جیس دو سو دو سو روپے کی ہے
ہاں برابر تو باہر پیسہ بھی جاتا ہے
ہاں باہر کتنا پیسے جاتا ہے اور دو سو روپے کی دن بھر دو سو روپئے کا گھر میں کھائے گی آپ اور ایک ہی سبزی کو دو سو روپے ڈالیں گے تو اچھا نہیں لگتا نا
پھر وہی نا
نہیں نہیں نہیں جمتا بابا اپنا کا کیسے ہے اپنا سو روپئے میں تھوڑا گھر کا دو ٹائم کا باجی ہو جاتا ہے
ہاں پھر وہی رہتا ہے میرا بھی وہی ہے
ارے تیس روپئے چالیس روپئے ایک بھاجی میں بھی جائے گا تو چلے گا
میری ساس تو اتتا پیسہ خرچا کرتی نا اتتا پیسہ خرچا کرتی نا اسرف کھانے کو پیسہ ایسا خرچ کرتی لال چکن لا مٹن لال چکن ل مٹن
ہاں نہیں نہیں ویسے بھی روز کا کرے گے تو کیسا چلے گا
ہاں پھر ایسے کیسے چلے گا
ہم لوگ کو مین کیا ہے گھر میں نا نان ویج زیادہ کھاتے نہیں ہے بابا
نہ آپ نہیں کھاتے پر ہمارے یہاں کھاتے ہیں سب لوگ پر دن بھر روز تھوڑے نہ کھا سکتے ہیں میری ساس کا کیا ہے پتا کیا میری ساس کا کیا آ پتا ہے کیا کی آج چکن کھایا نا کل فش لاؤ پھر ایک دن چھوڑ گئے تو لاؤ نا چکن کر کے ایسا بولتی توں پھر یہاں سیے ایسے ہی اس نے کیا کیا تھوڑی بھی سیونگ کی نہیں اس نے کچھ صرف کھانے میں پیسہ ڈالی ہاں کھا پی کے کھا پی کے کھا پی کے کھا پی کے ایسچ ہاں پیسہ کچھ ہی بچا ہی نہیں ہو اور میر آب اس کے ہاتھ پہ نہیں نا کچھ ابھی میرے ہاتھ میں ہے نا تو میرے ہاتھ میں تو وہ بولتی پھر لانا لانا ابھی لائے آپ کے منہ سے بولے گی تو لا آنا ہو تو پڑتا ہے نا
لا نا پڑ تا ہے ہم لوگ کو کیسے ہے نان ویج کے بارے میں نا ذرا کھانے والے کم ہے
نہیں ہمارے یہاں سب کھانے والے ہمارے یہاں سب کھانے والے کرتے ہیں
کبھی تو میں سنڈے کو آٹھ دن دس دن کے بعد کبھی تو لائے گی تو کچ بھی ایسا مٹن لائے گی چکن بھی لائیں گی تو ڈائری جو لوگ بریانی بنانے کو بولتے ہیں
ہاں
اور ہوگیا ہوگیا ٹائمن ہاں سو یہٹس گ آتا ممی بھی ہوپ کروں نک چچ نتر کرا بولو وہ چالو ہے ہلو ہیلو آواز نہیں ارا ہے ہلو
ہیلو
ہاں آواز نہیں آ رہا تھا ہیلو
ہیلو آواز ہی نہیں ہاں ابی ابی ارے اب بھی آئی اب بھی ہاں میں آپ سے ہلو ہلو کر رہی ہ نیٹ ورک پروابلم ہو رہا ہے
ٹائم ہی ہوا کیا
نہیں نہیں ٹائمنگ نہیں ہوا میں دیکھ رہی نا آپ تو ٹائمنگ بتا رہی ہے
اچھا نہیں نہیں تھوڑا آواز آواز بند ہوا تھا نا ایسے
ہاں ہاں ہاں ہاں نہیں میں دیکھتی نا میں بر دس دس منٹ ہو گئے نا میں بروبر کٹ کر دیتی اس کے پیچھ آگے میں کبھی کٹ نہیں کیا آپ کا دیکھے نا
نہیں نہیں نہیں نہیں برابر ہو رہا ہے کال برابر ہو رہا ہے
ہاں پھر آپ بھی کنٹینیو کریں گے نا ابھی میں فون کریں گے آپ کو نہیں آپ مجھے کرو آپ مجھے کرو نہیں نہیں میں آپ کو کروں گی میں آپ کو کروں گی ابھی
آپ کو کنفوز ہو رہا ہے
ہاں کنفیوز ہو رہا نہیں میں آپ کو کروں گی ہاں ابھی نہیں آپ نے کیا نا ابھی میرے کو
ہاں ہاں چلیے گا ہاں کرو کرو
ہاں پھر میرے بھائی سو جائے گے پھر
ہاں
نہیں نا
نہیں تھوڑا وہی ٹی وی چالو ہے وہ بھی آواز آرہا ہے
ٹیوی کا
اور دو ہاں وہ تآرک محتا ہی سمجھو وہ دیکھنے
لیے بولیے آج کے دن کام کر دیتی ساڑھے تین بجے ابھی کیسے کر کے ان کو چار ساڑھے چار بجے ایک کال کروں گی ٹائمنگ پوچھوں گی ان کو ایک گھنٹہ ہے نا ابھی تلا ایک گھنٹہ ٹائمنگ ہے ان کو پوچھوں گی کب آنے والے کر کے وہ بولی کہ میں چھ بجے تلک آؤں گا تو پھر آپ تو کنٹینیو کروں گی نا پھر میں میرے وہ جو اوکٹ ہو گئے وہ بھی آئے جائیں گے نا پیسے پھر
ہاں ہاں ہاں ہو جائے گا میرا بھی ہو جائے گا پھر
ہاں پھر ہاں پھر میرے وہ وہ والی آیپس میں نے تین کال کٹ ہو گئے وہ بھی پیسے آئے گا اچھی بات ہے نا پھر
ہاں وہی نا
او پیسے کیسے آنے والے کر کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں آنے والے کر کے
ہاں اپنا جو یوپی آئی نمبر ہے نا
ہاں یہی ہے میرا والا
ہاں تو وہ نمبر ہاں نہیں ابھی میرے لڑکے کا ڈالی نا میرے میں موبائل میں ابھی وہ دوسرے کا لے رہی ہے
ہلو
ہاں بولو
آپ کے نہیں ہے نا یو پی آئی میں نمبر مین اکاؤنٹ میں
میرا میرا نہیں ہے لیکن میرا لڑکی ہے نا اس کا میرے موبائل میں ڈال رہی ہے
ہاں کیا
ہاں اور وہ اس کا فرینڈ کا لے رہی ہے
ہاں کیا
ہاں ہم لوگ ایسا کر رہے
ہاں کیا
ہاں تو
ابھی میں آپ کو فون کروں گی ہاں تیس سیکنڈ کے بعد ہاں چالیو رکھو آپ یہ رکھو آپ
ہاں ہاں ہاں اٹھاتی ابھی ڈائریکٹ کر
میں ایک ہی جگہ کھڑی اس لیے بولے نیٹ ورک نہیں جانا چاہیے کر کے
بھی ابھی نہیں گھوم رہے بابا
ہاں وہی تو کل کنٹینیو کریں گے نا تو ہو جائے گا آپ کا بھی ہو جائے گا میرا بھی ہو جائے گا وہ ایک بار کٹ ہو گیا رینج گئی نا تو موڈ ہی آف ہو جاتے
نہیں نہیں نا پھر وہ کرنے کا من نہیں کرتا
ب تک تو میرا ہو جاتا ہے تیس تو وہ آدھا گھنٹہ ویسٹ گیا چلو ہی نہیں ہوا
دیش میں تھوڑا ٹائم ہی ہوگا
ہاں وہی ہے نا
سرور ڈاؤن ہوا تھا نا
ہاں وئی نا